ج ہلو
ہلو السلام علیکم
جی آپ ٹھیک ہے
جی شکریہ
گھر میں سب ٹھیک ہے کیا کر رہے ہیں
جی شکر میںس ایسے ہی لیٹا تھا
کیوں آج کہیں گئے نہیں گئے
ہاں گیا تھا دو تین جگہ کام تھا
اچھا کا پرسنل کام تھا یا کیا گھومنے شھومنے
پرسنل کاام تھا
اوکے اوکے اوکے کھانا کھایا
ہاں
سبزی کیا بنی تھی
سبزی بنی تھی مٹن سوپ بنا تھا
اچھا خالی مٹن سوپ تھا
ہاںر مٹن ستا
اچھا اچھا اچھا آج موسم کیسا ہے وہاں کا
بہت گرمی ہے
ہاں آج گرمی ہے بہت تاج دھودپ بھی بہت اور سنائیے کیا بول رہے جی کب اور ہم جلدی کھانا کھائے
اچھا کیا سبزی
سبزی سبزی ہم نے ٹماٹر اور شملہ مرچ بنائی تھے
ٹمٹر روشم
جی
آ کیا کر رہی ہے آپھی
ابھی میں بہتی ہوں مجھے ابھی چاول میں نے آنگن میں ڈالے ہیں اس میں تھوڑے کیڑے پڑے تھے میں نے وہ دھوپ میں رکھے تھے اب ان کو صاف کرنا ہے ابھی
اچھا اچھا اچھا
ان کو میں نے دھوپ میں رکھا تھا کہ کیڑے شیھے کچھ ہوں گے تو وہ چلے جائیں گے پھر میں ان کو صاف کروں گی
صبح سے کیا کر رہی تھی آپ
جی
صبح سے کیا کر رہی تھی
ارے وہ یہ روز مرہ گھر کے کھانا بنانا برتن دھونا صفائی کرنا جو ہوتے ہیں روزگار کے جو کام ہوتے ہیں وہی
آپ نے کہا تھا کہ آپ کے کسی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا کیا حال
ہاں جی جی ابھی ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہے اس کو فیور چڑھتا ہے فرق ہوئی ہے ابھی اتنی بھی فارق نہیں ہوئی ہے اس کو کیا بولتے ہیں وہ فیور چڑھتا ہے فیور چڑھتا ہے ہاں اس کو گھٹنے میں بہت لگی ہے چوٹ
اچھا اچھا اچھا
اس کو گھٹنے میں بہت زیادہ چوٹ
اور پکڑیں گے یا ڈسچارج کریں گے تو
میرے خیال میں آج بھی وہیں رکھیں گے ڈسچارج نہیں دیں گے آج
ڈسچارج کر دیں گے
پتا نہیں جب فرق ہوگی جب فیور کنٹرول میں ہو آ جائے گا تھا کی دیک ہیں اس کو ڈسچارج تو آپ سے پہلے نہیں
باقی جان کب دیں گے ویسے ان کے حساب سے نہیں دیں گے آج کیونکہ آپ چار بج گئے پانچ بجنے والے ہیں آپ کہاں دے سکتے ہیں ڈسچارج وہ ڈاکٹر دیتے ہیں رام پر سو پھر
ہاں وہ بھی
اور سنائیےپ
ہوں مجھے بہت نیند ہو رہی ہے
تو پھر آپ کو سونا چاہیے تھڑا اگر نیند آ رہی ہے پھر آپ نے فون کیوں کیا اس وقت مین سے جگتی پھر فون کرتی
ائم پاس
اچھا اچھا بور ہو رہ ہے آپ
کیا
بور ہو رہے ہیں تور کہہ ج باہر نکل ن تھاا کچھ کرنااتا کا شام
کام پہ ہی تھا میں
نہیں ویسے وہ کام نہیں میں کہہ رہی ہوں مطلب جس سے آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا اچھا آپ نے ای سوییرے سے فون کیوں نہیں کیا
میں بزی تھا
اچھا اچھاچھا میں بھی بزی تھی گھر کے کاموں سے حفصت ج می
ہاں ہاں ہاں
اور سنائیے
آپ نے شام کے کھانے کے لیے کیا بنایا
شام کے کھانے کے لیے ہم نے بھنڈی بنائی
اچھا بھنڈی بنائی
جی
ٹھیک ہے ہم نے لوکی بنائی گی
آپ نے کیا پکایا آپ کے گھر میں کیا پکا شام کے لیے
لوکی
لوکی اچھا اچھا لوکی اچھی سبزی ہے مجھے اچھی لگتی ہے
لوکی بنی اور کیا بنا اور بنا اس کو کیا کہتے ہیں ہاں گاجر کالی گاجر
پہالی گا سے ملتی ہے اس وقت تو آتی ہیں
ہوں ہوں
اس کو نہیں لگتا ہے اس وقت وہ سر ریوں میں ملتی ہے
ا ایک ایپ ہے سنو کارٹ اس میں ملتی تھی میں نے اسی سے آرڈر کی
اچھا اچھا
سنو کٹ ہےپ کا ن
اچھا ٹھیک پھر یار وپاہ اور سنائیے گرمی بہت ہے
گرمی بہت ہے آپ کچھ سنائائیے تو آپ کو اچھا لگے
کیا س نوئی
جو آپ کو اچھا لگے
جی نہیں
جو وہ آپ کو اچھا لگے
ارے کیا بول رہا ہ آج میری بہن گھومنے گئی ہے میری چھوٹی والی بہن اب اپنے ہسبینڈ اپنی فیملی کے ساتھ گئی ہے وہ انہوں نے ناامار گئی ہے ا وہو
سونا مرتے ہیں
وہ سونا مرد ہی ہاں اچھی جگہ ہے وہ کشمیر میں جی
آپ کو بھی پلان بنانا چاہیے
میں نہیں بنا سکتی جی
کیوں
میرے سے نہیں ہو سکتا
کیوں نہیں ہو سکتا
میے نسیب میں نہیں ہے مان لیجیے آپ گھومنا شومنا
اچھا جہاں میں پڑھتا تھا اسکول میں وہ لوگ کل گئے تھے کیمپنگ کے لیے گلمرگ ہیلو
جی
ہیلو کہہ رہا ہوں جہاں میں پڑھتا تھا وہ لوگ کل گلمرگ گے ہیں کیمپنگ کے لیے اسکول والے ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے
جی کہہ رہا ہوں جہاں میں کیمپنگ جہاں میں پڑھتا تھا پہلے اسکول وہ لوگ کل گئے ہیں کیمپنگ کے لیے گلمرگ
اچھا آپ کو بھی گلمرگ لے گئے تھے جب آپ تھے وہاں
نہیں مجھے گلمرگ نہیں لے گئے تھے مجھے سون مرگ لے گئے تھے
اچھ آپ کوو سونمرگ لے گئیے تھے
جی جی
ہاں گلمرگ بھی اچھی جگہ ہے سون مرگ بھی اچھی جگہ ہے
ہوں زیادہ اچھی جگہ سون مرگ
اپنے اپنی پسند ہے کسی کو سن مرگ اچھا لگتا ہے کسی کو پہلگام کسی کو گلمرگ کسی کو یوسمارگ کسی کو ویری نگ مجھے ساری جگہیں اچھی لگتی ساری جگہیں دیکھنے لائق ہے گھومنے لائق ہے
بھر بھی کوئی اچھا آپ کی فیوریٹ کنٹری کون سی ہے یا آپ جانا پسند کریں گے جی
او میں میں سعودی عربیہ جانا چاہوں گی مکہ مدین جانا چاہوں گی جی
لگا ہی تھا آپ یہی بولیں گی
آپ کو لگا تھا میں یہی بولوں گی
جی
ہاں مجھے مکہ اور مدنے جانے کا بہت شوق ہے
اچھا مگر ایک سیکنڈ کے لیے آپ اس سائڈ رکھو تو اور کون سی کنٹری ہے جہاں آپ جانا چاہو گے
میں اور کہیں نہیں
اسٹل کوئی
سوزر لینڈ
سوئزر لینڈ ہاں ہاں وہ بہت اچھی جگہ ہے
سوںزر لینڈ ہاں سوئزرلینڈ میں جانا چاہوں اگر نسیب ہوا تو اگر اللہ چاہا اگر اللہ لکھا ہوگا تو جائ گی
ہوں وہ بھی ہے جی جی سن رہا ہوں میں آپ
آپ کو کون سی کنٹری اچھی لگتی ہے
مجھے ایک تو مجھے اچھی لگتی ہے او میں زیادہ پسند کروں گا اگر دیکھا جائے تو میں پسند کروں گا آ ادھر یونائٹیڈ عرب امریٹس
ہ جی
او ر میں اور میں پسند کروں گا ہ انڈونیشیا ہاں انڈونیشیا بہت اچھی جگہ ہے
انڈونیشیا
جی
مجھے اس بارے میں پتہ نہیں کیسا کنٹری ہے
اور خوبصورت کنٹری
ہاں کنٹری تو ساھے اچھے ہے جہاں لوگ اچھے وہ کنٹری اچھی اچھی ویسے لوگ بھی سارے اچھے ہی ہوتے ہیں
ہ
اچھے برے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں
ہاں پ پیڑے پینٹ نہیں کرتا لوگوں پی ڈے پینڈ کرتا ہے
جی اچھے برے صاح جگہ ہوتے ہیں نہ زیادہ کسی جگہ اچھے ہی نہیں ہوں گے کسی جگہ برے ہی نہیں ہوں گے ہر جگہ دونوں ٹائپ کے لوگ ملیں گے برے بھی اور اچھے بھی
جی جی بالکل
اور یہ انسان پہ آپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے اوکے چلے اللہ حافظ میں اب چاول صاف کروں گی اللہ حفظ
اوکے اوکے اللہ حافظ اچ